ہلو اب تو پڑھا تھ روم میں ابھی میتھ پڑھتی ہے
ا انگش و کلاسو کرا سو کر
وہ ابھی پڑھ کے اٹھا دیا وہ کیا ہم پڑھی لے ہوبھی خالی کی انگلش بولتے ٹائم باڈی لینگویج
تو وہی سیکھے گا
وہ پھر ٹھیک کرتا ہوں
تو کلاس میں چلا تھا
ہاں آج رزلٹ سیلیبریشن ہوتا نہیں معلوم
ہاں
الگ سر کا رزلٹ تو پہلے آئے تو آج سیلبریٹ کرا تھا پھر چوبیس چوبیس گھنٹہ تک بات کہا کرو گی
ہاں
اسٹوڈینٹس
ہاں سچی ہاں ہاں
میتھ میں کہا پڑھے تھے ابھی
میتھ میں بھی پڑھتی ہے ٹریگمنٹری فنکشن
ہاں
کچھ نہیں ہو نا وسے ہی نوٹس بنوائے تھا اور تھوری تھوڑا سالو کرویا تھا
ہاں
دیکھ پر آس اور بتاؤ
کتنا تاریخ سے مطلب جمہ چل رہا ہے ایک تاریخ سے
آپ لوگ مان کے چلتے ایک تاریخ سے
ہاں
چلیے کہیں تو وہی سے تو دقت ہو تو
کانا کیسے بنے گے صبح صبح بنے گے ہاں
ہاں اچھا ٹھیک ہے ہاں
فزکس میں بیسک پڑھاو
لے لیا کبھی کبھی گھر طرف ہی کال چلو گھر طرف تو بیڑا وڑا ہوگیا ہوگا
او ہاں
سامان جو ہے سب بیہلا کے گاڑیاں چلوا کم رہے ٹریکٹر پیسہ کم کمتے ہے نا
ہاں کرنا چاہیے سب میں فائدہ اٹھانا چاہیے کہ بڑ بدلا کے
ہاں تو راف تو کریے گا
بول لے لے کراچی ہم نہیں جبا کاربار میں ہے تنا جو آ گے کیا کر ب
ہوں
چ بھائی ہوگ تو سے وہ ٹھیک ہوگ ن
ہوں ہوں
پڑھائیب گھنٹہ چلے تھا
پڑھائی تو ابھی دن بھر میں چھ گھنٹہ چار گھنٹہ
سلیبس آگے بڑھ تو کر بات کروں آپ اور ہم ل
ہوں موسم کل کیسا ہونا چاہے
مکائی وکائی تو بنا لوگ ن
ہوں
ایککٹھن ہونا اگلے می
ہاں ہاں
اور جم کے کا پیسہ نکال لیے ہے
ہاں آرام سے کار تو اتنا بڑھیا ہے ہمیں
ہ تو پیرا ہممر تو دیتے ہیں نا کوئی ار دقتے ہی
پیمٹ دیتا ہو
کوئی کام نہی آئینگے فون ا فرینڈ ہمار آئل ہوو دو سو پانچ روپیہ
ا تو
ہمار تو ٹوٹل جوڑ جاڑ کے چار سو پینتالیس ہونے والئے اور ابھی ایک سو باسٹھ روپے یہ لگا پینڈنگ میں
ہوں ہمارے ایک سو تیس لگ ہ امید تو ہو کہ نکل لیتا
ہوں
ہاں نکل جا تو مزہ آ نہیں تو
ہاں
آن لائن کلاس کیکر سےکرا تے ہیں
ابھی آف لائن ڈھونڈے نہیں ہے تو آن لائن کیسے کریے
اور کون ٹیچر سے
ابھی تو سب سے زیادہ مگزٹ میں نے اس کے یوٹیوب سے دیکھا کیایا
پڑھاؤ تو بڑھیا
ہوں بڑھیا پڑھاائی تھا لیکن ایک دم فھر ہی پڑھا ہو یاری یٹیوب میں زیادہ پکڑ ہو کر
ہاں کھان گ بات عورد ایکے
ہ ہوں
کہئی آ ہوتا رج
آئیب ابیک چوٹی ملتا تو میں نہیں دو تین دن کہاں کہاں گھوم لے راچی میں
ہمیں تو پرسوں روزہ د رہی نکلیا سے ارے س ر اسٹ اسسٹرک تو پائسہ نہیں گم ہے گا
ایک ہے ہاں جی ج ہوں
ہ بٹکوا میں بات کر تھھی
او
بھینا بھی رہا تھا را میں تو تو چ
ہوں ہ کام کرے ہے ل
ہاں کام کرے تو کام پانی ر تو میں رہ ہ کام نہیں کرتا ہ کوئی نہیں رور کام
یہاں تو جانتے ہیں کوئی کام کیا ح نہیں ان نہیںیں کام ڈھونڈ د ہی بڑھیا رہتا ہے
ہاں س ٹنڈا تھاائے دتا یہنا کیا کھ ج لگل ہیں
ہاں ا ب بھی بڑیا رہتے ک فالتو بٹک د ل
ہوں
ات پڑھائی چل
ہاں ٹھیک چ تو
ای اچھا
سارا ہے
ال
ا ب سبی بنا سب ج کیا ریٹ چلا تھا ت ر چیس پچاس روپو میں مہنگا رہ یار ادھر ادھر گاؤں د ہات تو تب وہ مہگا رہا
ہاں ہاں
لگ زیادہ پیداوار نہیںاں
چا چ آواز کرتا
ب بسا چ لے
نہیں شرو دن تو گ ریے ار بع کہاں کےیے
ہ
یہ تاج ہوٹل والا ہو نا ماما کے بیٹ مسالہ پے کا نام ہے پاکے کا د دونوں بھائی دو گ ہوٹل چلا ہوا تھا بڑھیا پیسہ کما تم لگاؤ کہ سارا دو لاکھ تین لاکھ روپئے مہیینہ کمائی تھ تھا تو جس حساب سے کہ س کو ہوٹل چلو پیڈی ایم ای
سوچا کل چپل لبو یہ ٹوٹ گے ہم جیب
ہوں ہ
کالج تو ڈمی کالج میں نام لکھ پ نہیں کالج تھوڑی کرے آ کے لیے
ہاں اچھا ٹھیک ہے بڑ پر
ہم ریسٹورینٹ یہ ٹیبل ٹوٹ گ ہے یار
ا ہوں
اگ لڑکا ل ہتوارا بھی جوڑ سے ایک ٹوٹ گ کون لک اس الگ کڈو
تب سب تو ٹھیک ہے تو بتاا ہم سب ٹھیک ہے نو گڑ تن گھوم جائ تھ نوا گڑ میںری ج تو اسٹیشن بازار لگل تو
ہاں ب ہاں
پ جانا
نہیں پتا کہاں لگا
منگل کے لگہ لاتے ہیں بہت کا نہیں پتا دیکھنے کے سے سنیچر کا نام و کون کون س مارک کرے
ہوں ہاں میں کری ہم بازار لگاؤنے تر وڈی میں نہیں بازار لگتا
در و ڈی مسان ن دوجہ سے ما ہاں وہاں پر تو مارکیٹ بن جتا یار پورا کا کہ اوور برج وہ بن تو نا تو وہاں سے سب ک پڑھ کے وہیں بنا بتا گئے اور ڈھیرری ابھی دکان کھل گے ہیں یہ ہو کہ ترو ڈی سے وہ ڈیپو جوڑ ج ن تو اتنا ٹینشن نہیں رہتا پورا دکان وکان ڈھیرے کو یا کھول رہ ت
ہ لے ل اور بڑکا ب لے لے